ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ ٹھیکو اچ س
شکر اللہ کا آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو کر
ہاں الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر شکر آپ سے سناو وہاں سب ٹھیک ہے
سبھی
چائے وائے ہو گئے
ہاں نہیں میں انڈے کھائے اور لیچیز تھے میں نے وہی کھایا چائے نہیں پی ابھی
اچھا ٹھیک وہ بچے لوگ گئے
کدھر جائیں گے و جو سڈے
اچھا مج جے گرچ نہیںل ہے
ہاں چھوٹا والا کھیلنے گیا اور تو یہ بہن پہ
چلو ٹھیک ہے
ہ ا شادیاں اور شاد ہاں تیاری تھوڑی بہت کی اور پوری نہیں ابھی شادیوں میں جانے کے لیے تو تیاریاں ہی تیار جتنی تیاریاں کرے انسان اتنی کم پڑ جاتی ہے
ان جاے نا تب تک تیاریاں لگی رہتی ہیں جس جس انجوائے گی نا شادی میں جب وہاں سے واپ واپس آتے ہیں تو تیاریاں ختم ہو جاتی ہے نا
تیاریاں ختم پھر گھر کی زمےداریاں
نہیں میں بول رہی ہوں شادی کی نا شادی پھر ختم وہی میں
اور بتاؤ آپ اب آپ کے گھر میں بھی شادی ہونے والی ہے کی
کیا
میم میری اف کیرن میں شادی ہونے والی ھے
ابھی کہاں آپ نہیں دیکھ رہی ہو آج کل کتنے رسم رواج ہیں
وہ تو ہے اصل میں اگر شادیاں بھی نہ ہناا شادیا انسان کی زندگی کا نہایت اہم اور خوش برم موقع ہے یہ صرف دو کا ہی نہیں بلکہ دو خاندان بھی اب
دو خاندانوں کا رشتہ ہوتا ہوتا ہے ہاں وہ تو صحیح بات
ہیں ایک دوسرے سے بندھن بن جاتے ہیں دنیا کی مختلف م ممالک اور معاشروں میں شادی کی تقریبا انداز سے منائے
لیکن انسان نے انسان نے اس چیز تو اتنا مشکل بنایا نا
ہاں
کہ آج کل نا شادیاں مطلب جتنا بول رہے ہیں نا شادیاں عام کرو مطلب نکاح عام کرو اتنا حج بت گالی عام ہوئی ہے
ایک تو وہ اصل میں پتا کیا ہوتا ہے مہنگائی جو ہے نا مہنگائی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے
بہت زیادہ آج کل جو رسم رواج ہے نا سب کچھ اس کی وجہ جیس ہوتا ہے آج کل دیکھو مطلب جس شادی میں پہلے کچھ پیسے لگتے تھے آج کل وہی شادی دیکھو کہ کتنا برڈن ہوتا ہے ایک انسان کا
بہت زیادہ بہت زیادہ لیکن ان کا بنیادی مقصد خوشی کا انداز اور نئے تعلقات کو م مضبوط بنانا ہوتا ہے
وہ تو ہمیں پتا ہی ہے وہ تو نئے نئے رشتے بنتے ہیں جب دو خاندان جڑتے ہیں اور جو دو خاندانوں کے پیچھے رشتے ہوتے ہیں وہ سب جڑتے ہیں
اں حکومت ہے پاکستان میں شادی کی تقریبات اس کے بعد مہندی کی رساں منائی جاتی ہے مہندی کی تقیب قریب رنگا رنگ لباس گیتوں خوشیوں اور روایتی کھانوں سے بھرپور ہوتی ہے اس موقعے پر اس موقع پر دلہر کے ہاتھوں اور پاؤوں پر خوبصورت مہندی لگائی
وہ تو آپ نے وہ تو آپ نے کل دیکھا ہی ہوگا وہاں
ہاں وہی نا وہاں پہ لیکن اب دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے جب دلہن کے ہاتھوں میں مہندی لگتی ہے دلہے کی نام کی
ہاں اور کیا مزہ آیا پھر آپ کو کودر
ہاں مزہ آیا لڑکوں کو کیا ہوتا لڑکیوں کو صرف کام ہوتا ہے ہاں انسان تھک ہی جاتا ہے
ابھی کام کر رہی تھی
ہاں وہاں اس کی کزن اٹھتی نہیں ہے کام کے لیے پھر انسان مجبور ہوتی ہوتا ہے اٹھنے کے لیے
تو
وہ بس ہم مت آتا تا ہے وہ منہ فرنا
نہیں ہم نہیں کرتے ہیں نا ویسا
وہی نا اس کی خود کی یہ جوتے ناری بہن وہ اٹھی بھی نہیں ہے ملب انہوں نے ایک گلاس کو ہود بھی نہیں لگایا ہے کا سب
ہوں ہ
ا سے وہور اے بیچاری اس کو پاپا کی یاد آ رہنے تھی ہمیں پھر پتا نہیں کیا ہو گیا
ہاں اور کیا اب کیا بول رہ رہی ہو مطلب ابھی اس کا پاپ ہوتا تو کتنا مزہ ہوتا
ہ ہاں اوپر سے یہ جناب لاسٹ والی ہو رہی تھی میری قسمت میں نہیں تھا میرے باپ کا میں نے کتنا سوچا تھا وہ یہ پر کیا ہو گیا اور بتاؤ ا بقی جباب کی شادی تھی ملہ جب آپ کی شادی تھی آپ نے ہلدی ولدی وہ رسم ک ہلی
نہیں ہلدی کی تو نہیں مہندی کی تو ہوتی ہے ہر جگہ
ہمارے یہاں اب ن ہو ہمیں جب تھی نا لاسٹ ٹائم آسری بہنوں کی شادی اور جب چوٹیاں باندھتے ہیں نا سر میں اور اس دن ان کو بتایا ان کو سامنے ہلدی لگائی کریم ملی بی
اب تو اب تو ہوتا ہے
یہ سب میں مالش کی میں پھر سوچ رہی تھی جب میری ہوگی میں کتنا شرم آتیی کے سامنے کپڑے چینج کرنے میں آپ دوپ دیکھ پائے
ہاں وہ تو ہوتا ہے پھر خود ہی ہوتا انسان جو شی بھی ہوتا ہے نا وہ بھی کر پاتا ہے پھر میں نے یہ جو اس ٹائم
ہاں پھر تو ہوتا ہی ہے رسم و رواجوں کے لیے پھر کرنا بھی پڑتا ہے اگر ہوتا بھی ہوگا نہیں لیکن پھر کرنا پڑتا ہے
سمپل ت وہ بہت زیادہ بہتر تھی دیکھ اسی وجہ سے مطلب جو لڑیا ہیں نا غریب
وہ ایسے ہی پڑی ہے
وہ ایسے ہی پڑی ہے کیونکہ ان کا اب تو کوئی مطلب نہیں لیتا ہے سارے انیں رسموں کے پیچھے لگے سارے ان رواجوں کے
ہوں ہ جیسے آپ دیکھو ایک غریب لڑکی ہے اور ایک امیر لڑکی اب امیر لڑکی کو نہیں مطلب لگے گا کہ میں نے کتنا خرچا ہے وہ لیکن ایک غریب لڑکی کو مطلب روپئے روپئے کا حساب ہوتا ہے
ہاں وہ کیا دیکھو مطلب ہم بھی کون سے امیر ہے ہم بھی تو میڈل ہی ہے ہمیں بھی ہمیں بھی رکھنا پڑتا ہوتا ہے حساب ہر چیز کا ہم اپنا ہی بولیں گے پہلے
ہم پہلے دیکھو ہم ایک دو سال پہلے ہی تیاریا شروع کرتے ہیں بولتے ہیں کہ نہیں ہمیں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر
ہاں اور کیا ایک دو سال پہلے کیا ہمیں تو پہلے سے ہی مطلب یہی کرنا پڑتا ہے اب جن کے پاس ہے
ہاں وہ بھی تو بات ہے وہ بھی بات ہے اب کیا کر سکتے ہوتا ہے انسان اب تو یہ ہو گیا ہے اب یہ رسم بھی شروع ہو گئی ہے اب ہم ان کو مٹا نہیں سکتے
اب تو یہ ہو ہی گئی ہے تو اپ کیا کر سکتے اب سب کو انیں کے ساتھ چلنا چائے لیکن میرے حساب سے اگر کوئی مٹائے گا نا وہ بہتر انسان ہوگا
ہ اللہ وہی کرے کہ یہ مطلب یہ ریت و رواج ختم ہو جائے اتنی رسمیں نہ ہو ہر ایک کے لیے نکاح آسان ہو کرنا ہے نا
ہاں وہی نا پھر مطلب ایسے ہی لڑکیاں پڑا بھی نہیں رہتی
ہوں
وہ ہی
اور باقی
ہاں
میں نے بولا باقی بات آپ کے یہاں کسی کی یہ ہے شادی
میری بہن کی ہے نا اکیچمنٹ ہی
وہ اب اس وقت آئیں گے اب
ہ
مطلب آئیں گے آپ
نہیں ہم نے ان کو بولا نا اس مکان میں نہیں ا اب ہم شفٹ کریں گے
پھر بولا
ہاں میں ہم نے تو اسی کو بولا پتا نہیں
ہاں ہلو ہلو ہلو کہاں گئی آپ
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے میں کہہ رہی ہوں آج کل تو سب کچھ ایسے ہی چلتا رہتا ہے
ہاں ہاں میں بول رہی ہ پھر کسی بات کا ٹینشن ہوا تھا اور یہ بے ہوش ہو گئی
ہاں ہوا تو تھا وہ تو ہوتا ہی ہے
اس کو مت ٹینشن پڑتا ہے دینا
ہاں وہی نا لیکن اب شکر ہے آج پھر بھی ملب مطلب جلدی اٹھی جلدی ہوش میں آئی اور اتنا نہیں ہو گیا ڈاکٹر نے بولا ہے نا کہ مطب اس پق کوئی علاج ہی نہیں ہے وہ بول رہا ہے کہ اس کو کو اپنا مینٹوز پیٹ خود کرنا ہے
اب ایک بات ہے نا اس کو مولوی صاحب کے پاس بھی لینا تھا
لے نا کتنوں کے پاس نہیں لیا اس کو مطلب وہ کون ہے کہ جس کے پاس نہیں لیا اب تو ہم بھی پریشان ہو گئے
میں بول رہی ہوں خدا ن خواستہ اگر اس کو شادی کے بعد ایسا ہو تو تو وہ لوگ کیا بولیں گے
وہی نہا ہم بھی سوچ رہے تھے لیکن پھر بھی ہم نے ان کو نہ بتایا
اچھا ٹھیک
ہاں پرسوں جب آے نا ان کو وہاپر ہے سی دےو بولا کہ مطلب یہ ایس ب ہووش ہوتی ہے یہ چار چار دن نہیں اٹھتی ہے پھر
ٹھیک ہاں یہ بات تو ہے پھر اگر کل کو وہ بولیں گے ا لوگوں نے ہمیں بولا نہیں اس کو ایسے تھا وہ یہ ہوتی نا پرابلم
لیکن وہ تو صحیح بات ہے آپ
انہیں باتوں پہ آج کل پتہ ہے کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں
ہاں اور کیا وہ تو ہے ہی آپ کی بات
ہ کیا کر سکتی اب اس بیچاری کو یہ بھی مت خود کرتی ہے کوئی ہو جاتا ہے تو
ہاں اور کیا ورنہ ہے انسان ایسا کون کرے گا خود
ہ اور پت باقی
بس چلتی ہے زندگی ایسے ہی
ہم نے کل مطلب یہ ہوتے ہیں نا چیزیں جو جویلری وری لگانی ہوتی ہے ہم نے لگائی تھی وہ ایسے ہی پڑی تھی ساری اب میری بہن وہی سمیٹ رہی ہے اچھے اچھے سے رکھ رہی ہے
اپ نے اپنے پہنے تھے وہ
اسی میں پہننے تھے تھوڑے بہت چلو میں آپ کو بعد میں فون کرتی ہوں
اٹھ ہے
ا